السلام و علیکم
ہاں میں ٹھیک ہوں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
جی شکر الحمد للہ آپ ٹھیک ہے اچھے سے جی گهر میں سب ٹھیک ہے
ہاں گهر میں بھی سب ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک
ہاں اور سنا آپ کو جتنے بھی سنو سنو سنو آپ جاؤ گی نہ کل دیدی کے گھر
جی
وہاں دیدی کا نمبر جیجو کا نمبر دونوں اپنے نام موبائل میں ایڈ کرنا ٹھیک ہے ایڈ کیسے کر رہے ہیں وہ میں بولوں گی فارم کیسے بھرنا ہے وہ بھی میں سمجھا دوں گی آ بس وہاں پہ جب نمبر لیں فون ہوگا نا ہاں میں مجھے کال کرنا سیدھے کال مجھے بولنا روبی مجھے سمجھا ؤ تو میں تمہاری کال لے لوں گی
ٹھیک ججو کاا ہے نا مسلہ ججو کہ نہیں کر سکتی دیدی کا کر سکتی ہوں
چلو ٹھیک ہے ماما
ہاں ججو ماما کا نہیں کیا ابھی ماما کا بھی کروں گی میں آپ بتاؤ گی نا مجھے ہمم اور ہسبینڈ جی کا بھی کروں گی
ہاں اچھا ٹھیک ہمم اچھا کیا
آ دل بول رہے ہیں مبار ک
ہمم اور سنا ؤ
جی بس شکر الحمد اللہ میں نے رکھا آج سے اسٹیٹس میں نا بہت اچھا وہ ٹی ڈی بیر ڈانس کرتے ہوئے میں نے دیکھا ٹینشن ختم نہ سل کہ ٹشن نہ ٹارگیٹ کا تو سبھی مجھے بول رہے سبھی مجھے لائکس کر رہے اور بول رہے مبارک ان کو مطلب کو پتا ہے نے چھوڑا اب آج نہیں وہاں پہ ہوتا ہے نا سیل کا ٹینشن بہت وہاں پہ سر روز بولتے رہتے ہیں سیل دو ٹارگیٹ کرو وہ چیز یہ چیز روز وہاں پہ کان کھاتے ہیں اتنا اسٹریس فل جاب ہے وہاں پہ
میں سوچتی تھی یہ کیا ہے ابھی میں کچھ نہیں سنو ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گی انشاء اللہ کچھ دن بعد تم مجھے وہی سے بولو گی اس لیے میں چپ رہوں گی
اچھا جی اللہ کی قسم میں آپ کو ہمیشہ دعا دوں گی اپ کو سمجھے ضرورت ہے مطلب ہمیشہ نا ہمیشہ جب تک میں نہ لگ جاؤ وہاں پہ زندگی
ہاں نہیں یہ بتاؤ ملنے کب آ رہی ہو
میں انشاء اللہ جلد ہی آؤں گی میں نے ہر ہسبنڈ سے بھی پوچھا اے بولا ٹھیک ہے جاؤ میں نے بولا ہی ہو میں جا سکتی ہوں ربینہ کے پا س بہت ٹائم کے بعد جانا ہے اسے ملنے بولا ہے آنے کے لیے تو میں آؤں گی ضرورا انشاءاللہ کیونکے مجھے لگتا ہے وہ ہی مجھے باہر تک چھوڑے گا تو مجھے تھوڑا تھوڑا لگتا ہے
اس کے ساتھ لیکن ہاں نا میری ہی بس
باہر تک اؤں گی میں اسی کے ساتھ وہ چھوڑے گا مجھے باہر
چلو ٹھیک ہے پھر ریٹرن بھی وہی کرے گا آپ کو
ریٹرن کا مسلہ نہیں ہے میں دیکھتی ہو ریٹرن بھی کرے گا وہ مجھے ہاں تو ہاں رٹرن میں سے ویسے ہاں ویسے اسی کو ہی بولوگی
مما آ نے دے گی
ہاں کیوں نہیں مما کیا بولے گی مجھے یہ تو میری ماما نہیں ویسی ہے تو پتا اسکو کتنے لوگوں کو کتنا
مجھے پتا ہے مما دعا کرتی ہے میرے لیے
ہاں بہت زیادہ قسم سے بہت دعایں دیتی ہے کہیں نہیں جاتی ماما کو چھوڑکے اس لیے ہمم ہاں دن میں آ جاؤں گی ایک دو گھنٹے اسپینڈ کر کے پھر جلدی آ جاؤں گی جا جی کیونکہ میں نہیں جاہتی ہوں نا جب سے پاپا مطلب ماما کو چھوڑ کے کبھی نہیں گئی اب اب اگر ہم جان تے ہے نا
یے کر
ہی جاتے جیسے کی ہم جاتے ہیں تو اکٹ ہم جاتے اکیلے مہمانو کو نہیں اسی لیے بول رہی تھی نا آپ بھی کہ ماما اگر میں جاؤں گی تو ماما جائے گی دی کے پاس یے کہاں سے دی را
میں سمجھ پاتی ہوں کوئی بات نہیں آنا تو دو تین گھنٹے کے لیے آنا ہاں اور کیا اس لیے دو تین گھنٹے کے لیے آنا ہمیں بہت ٹائم ہوا توجہ دیکھوں گے
بہت زیادہ ٹائم ہو ہاں مجھے پاتہ ہے
انشاء اللہ ملیں گے اب
ہمم ضرور
اور سناؤ
بس شکر الحمد للہ نکال رہے ہے دن دن ابھی میرے بھی بس کچھ ہی اس میں بچے ہے دو مہینے بچے ہیں برابر ان دنوں میں ابھی تیاری ویاری کے ساتھ لگ جؤں گی ابھی میں نے کپڑے واپڑے بھی نہیں ڈالے
ہاں نہیں اب ڈال نے چاہیے تھے اب ڈالنی چاہیے تھی اب کتنا ٹائم ہی نکلے گا
ہاں ابھی اصل میں گرمیاں ہیں نا دن میں انسان باہر نہیں نکال پاتا ہے
اصل میں اب اوپر سے سلائی کتنی ہے اج جی ہاں
پلیس فائیو ہنڈرڈ پلیس ہمم
میں میں نے سوچا تھا آج میں لاؤں گی کاٹن کا پھر سے ایک سوٹ میں نے پھر میں نے سوچا موسم چینج ہو گیا چھوڑو اب
ارے نہیں ابھی ہے جولائی ابھی آدھا مہینہ اگست سیپٹمبر ابھی ہے
میں نے آللموسٹ دس ہزار روپیے کے کپڑوں پر ہی خرچ کیے اب میں خود ہی سوچتی ہوں کہ میں میں نے مت وسٹ کیا پیسہ اب میں خود ہی رک رہی مجھے لگتا ہے میں نے دس ہزار تک لیے کپ
او ہو ماشاء اللہ ہاں آتا بھی نہیں ہے کچھ کیونکی سمپل سوٹ اگر لائ نا پندرہ سو دو ہزار تک کا آتا ہی آتا ہے
آتا ہے کیا ہے وہاں سے اس لیے میں نے سوچ میں رک جاتی ہوں میں نہیں لاؤں
نہیں میں نے اس مہینے سوٹس لائے کچھ مطلب زیادہ ہیوی بھی نہیں لائے تین تین ہزار پینتیس سو کے
تم نے اتنا اچھا ٹائم گوا دیا
مجھے افسوس ہو رہا آج اللہ کی قسم ہے تب سے اتنی بیٹھی بیٹھی ہوا کر کرتی تھی وہاں پہ نہ کچھ ٹینشن نہ کچھ کہ بہت افسوس ہے قسم سے
اور کیا تم نے ٹائم تم نے تم نے جان بوجھ کے دھیان نہیں دیا ورنہ تجھے میں نے بولا عید پہ جب میں نے میں تو روز فون کرتی ہونا عید پہ
ہمم ہمم مجھے پتہ ہے ہمیشہ مجھے یاد ہے ہمیشہ
اور کیا آپ نہ دیکھو آپ جب اتنا مطلب کیا ہی بولو کتنا مزہ آتا ہے اس کا تو ہمیں بہت مزہ آتا
انشاء اللہ انشاء اللہ آپ دیکھوں گی آپ بک کرے گا آپ بھی آپ کو بارکت کرے گا کل آپکو بھی کرے گا مجھے بھی کرے گا انشاء اللہ آپ کی نیت صاف ہے اس سے آپ کو اللہ تعا لی زیادہ زیادہ دے گا کیونکہ جس کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ تعالی سب کچھ دیکھتا ہے نا نہیں تو نہیں تو مجھے مجھے کیا مجبوری ہے مجھے کیا ہے اس مگر نہیں آپ کو پتہ ہے میری سچویشن آپ ہمیشہ میرے لیے اچھا ہی سوچتی ہو میرے لیے سوچتی ہو کہ نہیں اس کو فائدہ آنا چاہیے
شائستہ میں نے صرف آپ کو نہیں بولا میں نے سب میں نے شبو کے سسرال والوں کو بولا اپنے ارد گرد سب کو بولا
تھوڑا سا نا انکمفرٹیبل پہلے فیل کیونکہ جب سے پنیک وغیرہ ہو وہ یہ ہے نا مطلب جو یہ فراڈرس وغیرہ وہ یہ تو اس میں انسان ڈر جاتا ہے باقی کچھ نہیں اب میرا اکاؤنٹ کھول
ارے پاگل اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے کیا ہوا تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا ہے
ہاں ہاں مجھے ہوا اب تا ان شاء اللہ اس میں پورا فوکس کروں گی اچھا ٹھیک
مجھے آ گئے تھری تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ ابھی انہیں کے پاس سے تھری تھاؤزینڈ آ گئی
قرآن شریف کی قسم ہیں
خدا کی قسم کل سے میں نے کام کیا تھا بہت ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا
اچھا اچھا کتنی یہ کی تھی آپ نے کتنی ساری
میں نے بہت کام کیا تھا دو تین اکاؤنٹس پہ میرا دن اسی میں جاتا ہے
اچھا باتوں میں باتوں میں کتنی بات تیں کرتی ہو گی نہ آپ دن بھر دماغ تھا ویسٹ ہاں
آپ کیا کرے کام ہے تو کرنا ہے کوئی ہاتھوں سے کوئی کالم سے کوئی ٹانگوں سے کوئی کسی سے کوئی زبان سے
آپ کو پتا ہے جہاں پہ میرا کام تھا نا جہاں پہ میرا کام تھا نا ایک یہ جسمانی کام اور اس اس میں دماغ بہت خرچ ہوتا ہے جو نا میں کر تھی اس میں مینٹلی اسٹریس اتنا ہوتا ہے نا انسان دیکھو ایک ہی چیز ہے کہ کر رہیا ہو جائے گا کوئی پرریشر نہیں ہے انسان کرنا چاہیے اگر انسان کام نہیں کرے گا نا مگر پریشر نہیں ہونا چاہیے پریشرائز جاب نہیں ہونا چاہیے پیچھے سے وہ انسان بولتے رہتے ہیں وہ چیز ڈانٹ اس کی سننی پڑتی ہے وہ یہ ان سب سوچتے انسان کم بھی اگر کھایگانا پر ٹینشن نہیں ہونی چاہیے
ہاں وہی
ہممم میں بھی ڈھونڈ رہی تھی ایسا ہی کچھ جب جس میں نہ ٹینشن نہ ہو پیچھے سے وہ لائف کی لاف لے کے کوئی پیچھے نہ پڑے وہ چیز ہے یہ چیزیں خود سے انسان اپنے حصے کرنا چاہیے
چلو اللہ نے سنی آپ کی دعا
اناء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ اللہ تعالی اس کو ایسے ہی رکھنا چاہے فی الال جب تک ہمارے بھی حاجت نکلیں گے ہاں ہے نا اس میں ہی ہمارا فائدہ ہے
اور کیا دیکھو ہو گئے ساڑھے دس منٹ اب کتنا ٹائم ہی نکلتا ہے کتنے کال ہوئی آپ کی
ہمم دو ہو گئی اب ابھی تین باقی ہے نا پانچ ہو گئی نہ آلریڈی
پانچ
پانچ اور دو سات
اب تین ہے با کہی
مم
ہاں وہ کال کریں گے یا بعد میں کھانا کھا کے
ٹھیک ہے بعد میں کریں گے کھانا ٹھیک ہے کرے کٹ کال
ہاں چلو
اوکے بائے اللہ حافظ